ہاں بھائی جان میرا تو سب کہرییا تھا آپ اپنا ب ا آپ کا سب خھریے تھے بھائیے
ہاں سب خیریت ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے
امی جان نا ابو جانا لوگ سب ٹھیک ہے
امی کو تھوڑا طبیعت خراب ہے
اوک کیا ہوا ہے دھوپ کی دھپ والی پروابلم ہے کیا دھوپ والی سمسیا
دھوپ والے پروگرام ہے کافی دھوپ ہو لگی ہے
ہاں کافی دھوپ تو نکل رہی ہاں بائی جانے
ہاں اب کب ہم ابو کو دھوپ اس میں باہر نکلنے مت دیجیے
ہاں بھائی جان نہیں نکلنا چاہتے ہم جاتے ہیں تو ہم ایک چھتری دے دیتے ہیں کہ دھوپ کم لگے اور اجلا اجلا ٹی شرٹ پہناتے ابو کو کہ مطلب کہ گرمی کم لگے یہی سب تو ہوتا ہے
ہاں بلیک سے وہ مطلب وہ کالا والا کپڑے سے وہ گرمی زیادہ لگتی ہے
ہاں بھائی جان کالا والا کپڑا سے گرمی زیادہ لگتی ہے
اور پرکاش کو پرکاش کو ا شوشت کر کے کہ ہیٹ ہو جاتا ہے مطلب گرم ہو جاتی ہے اس لیے تھوڑی گرم زیادہ لگتا ہے
ہ آپ کو بھی لگتی ہے کیا کال کپڑا میں گڑ
ہاں کالا کپڑا میں تو ہر آدمی کو گرمی لگتی ہے
ا تو ا ہممی جان ابو جان لوک کا سب سب طبیعت خھرییےت دوائی دے دیے
ہاں دوائی آیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا
او تو دوا اس کے بعد مطلب کہ آتیھی دے دیجیے گا دوا دے دیجیے گا اس کے بعد آم کو پیس کے اس کو گرم پانی میں ابال کے اور اس کو جو اندر گدا ہوتا ہے اس کو مطلب کہ خوب بڑھیا سے پتلا پتلا پیس کر کے اس کو بنا دیجیے گا تو ہو جائے گا
اس کا چٹنی
ہلو
اس کا چٹنی بنانے کے لیے کہ
نہیں بھائی جان آم کا جوس ہوتا ہے جیسے کہ آم کو توڑے نا
ہاں ہاں
آم کو توڑ کے لے آئیے اس کے بعد اس میں کیا کیجیے کہ آم کو ایک بڑا اچھا کٹورا میں ڈال دیجیے سب مطلب بڑھیا کٹورا میں اس کے بعد گرم پانی گرم پانی کر لیجیے اس کے بعد آم کو ڈال دیجے دھو اور جب آم دھل جائے بڑھیا سے تو آم کو مطلب کہ چھلکا کو چھیل لیجیے اس کے میں جتنا بھی کھانے والا ہوتا ہے وہ نکال لیجیے اور اس کے بعد بڑھیا سے اس کو مطلب کہ پیس لیجیے اور اس میں چینی ڈال کے پلا دیج جی جو گرمی سے بہت راحت دے گی
اوکے ٹھینکیو ٹھینکیو
ہاں ٹھیک ہے ہاں بھائی جان تھینکیو اور بتائیے کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا
پڑھائی لکھائی تو چل ہی رہا ہے
کتنا گھنٹہ پڑ رہا ہے دن بھر میں بھائی جان
بھائی جان چار پانچ گھنٹہ
چلیے چار پانچ گنٹہ بڑھیا سے پڑھ لے ہم تو دو تین گھنٹہ پڑتے ہے
اچھا ہے ابھی تھوڑا اور ٹائم دے سکتے ہیں پڑھائی کے لیے
ہاں بھائی جان دیں گے سمے دیں گے
اور بتائیے مطلب کہ کیا کر رہے تھے ابھی
ہم تو ابھی چھت پہ ہے ٹہل رہے ہیں
او
ٹہلے بڑھیا سے
ہاں ادھر کافی ہا چل رہی ہے نا تو گرمی تھوڑی کم لگ رہی ہے
گرمی گرمی تو کافی ہے بھائی جان آپ کی طرف گرمی پتہ نہیں کیوں نہیں ہے
گرمی ہے لیکن کن ہوا چل رہی ہے جس کے کارن تھوڑی کم لگ رہی ہے
کو تو بھائی جان ادھر تھوڑا بھی ہوا بھی نہیں چل رہی ادھر پتا نہیں کیوں نہیں چل رہی
ہاں ادھر بھی اب ہوا تھوڑا بند ہو گیا
ہمم اور میرے طرف تو بھائی جان کافی پیڑ پودے سب بھی ہے پھر بھی ہوا نہیں لگ رہی رہی ہے آپ کی طرف تو پیر نہیں ہے پھر بھی ہوا لگ رہی ہے
وہ تو ہے چاند تم کو دیکھا تھا وہ پھر چاند میں اتھی ہو گیا
لوگ رہا بھائی جان آج بارش جائے گی
نہیں بھائی جان نہیں آئے گی کیونکہ چاہے وہ تارا دکھ رہا ہے نہ اس کے کارن
تو بجلی کافی کٹری ہے
ہاں بجلی کٹ رہی ہے بجلی سے پرابلم ہو رہی ہے کہ مطلب جو مطلب لوگ ہوتے نا اس ٹائم کولر اے سی فریج یہ سب زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے کارن وہ ٹرانسفر کر ٹرانسفارمر کو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے
وہ کافی سمسیا ہو رہی ہے اننے نہا
ہاں بہار میں اکثر ایسا ہوتا ہے
بہار میں نہیں بھائی جان ہر جگہ ہوتا ہے کافی جگہ یہاں پہ بھی ویسے بجلی اب کافی کم کٹتی ہے پہلے کے مقابلے پہلے زیادہ ک جی تھی اب تو کافی کم کٹ
ہاں پہلے تو دو تین دن کے لیے ہی کٹ جاتی تھی اب تو اتنا بھی نہیں ہوتا
لوگ کی طرف دو تین دن کیسے کٹ جاتی ہے ہمارے طرف کہا ابھی تک ایک بھی بار دو
نہیں نہیں پہلے پہلے پہلے
پہلے بھی ہم جہاں رہتے تھے بھائی جان وہاں دو تین دن کو کہا کرتی تھی زیادہ دو دن جو دو دن میں نہیں چھ گھنٹے آٹھ گھنٹہ اور مشکل سے بارہ سے چودہ گھنٹہ کرتی تھی اور جب بہت زیادہ اتی ہو جاتا تھا تو ایک دن کافی ہو گیا
نہیں ہم بہت پہلے کا بات کر رہے ہیں ابھی کا نہیں جی
او او کوئی آپ کوئی کٹتی ہوگی پہلے تین چار سال پہلے کٹتی ہوگی دو تین دن کے لیے تو وہ تو مطلب کہ کچھ نیا لگاتا ہے نا جیسے ٹرانسفارمر یہ سب ہو گیا تب اتنا دن کے لیے اسے چارج کرنے کے لیے کٹ
ہ ہاں ایک بار جب کارڈ آیا تھا تو ایک مہین کے لیے لائن نہیں تھا
ہاں تو اس س سے بات کافی پول اور تار یہ سب خراب ہو گیااں سف ج اس ط لائک نہیں ت
بول رہے ہیں کہ اس سمے جو بڑ یہ سب آئی تھی نا سمجھے تو ا م مطلب کہ پول کافی ٹوٹ گئی تھی لائٹ کی ساری سارے ٹوٹ گئی تھی اس کافی دنوں باندھی گئی اور بتائیے کیا چل رہا ہے ادھر برتن کی آواز ہے آگی
نہیں اب نہیں آ رہی ہوگی
اور کھانا پینا ہو گیا
نہیں بھیجیں تھوڑی در بعد جیک کھینچ آپکا ہوا
ہم بھی تھوڑا دیر بعد جا کے کھائیں گے
ہبھی تو م مطلب کہ کیا کھانا ہے بھیجیں
پتا نہیں کیا بنا ہے جانے کے بعد پتا چلے گا
او چلیے کھائیے تو آ آنند لیجیے بھوک لگے
ہاں بھوک تو کافی لگی ہے کھایا جائے گا بعد میں
چلیے اچھی بات ہے کھائیے اور بتائیے کہ کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی بڑھیا چل رہا ہے سواستھ یہ سب ٹھیک ہے بھیجیں
کافی ٹھیک ہے دھوپ میں نکلنے کے کارن طبیعت خراب ہو جاتی ہے
تو دھوپ میں کیوں نکلتے ہے مت نکلا کیجیے
کل کل تھوڑا گھومنے چلے گئے تھے پری دوستوں کے ساتھ اس لیے
ا تو دھوپ میں مت نکلا گ کیجیے شام کو نکلا کیجیے
ہاں کل سے نہیں نکلنا ہے
ہاں نہیں تو دھوپ سے نکلے گا تو کار میں طبیعت خراب ہوگا مزاج بھی ٹھیک نہیں لگے گا اور پڑھائی بھی چھوٹ جائے گی
ہاں وہ تو ہے
ہاں تو اس لیے کرے مت نکلا کیجیے پیڑ پودے یہ سب لگتا رائے بھائی جان پڑ پودے لگا دیجیے گا نا تو وہاں آس پاس آپ کے آس پاس جو گھر یہ سب ہے وہاں پہ چھایا رہے گا تو پھر خودھ لگا دیجیے ٹھیک رہے گا کے لیے
ا نہیں میرے مطلب آس پاس کہیں جگہ ہی نہیں ہے پیڑ کے لیے نا اس لیے ہم لوگ چھت پہ چھوٹا چھوٹا پودا لگائیں گے
ہاں تو لگا لیجیے چھت پہ جیسے اسٹروبیری کا پودا لگا لیجے گا آم کا لگا لیجے گا چھوٹا سا نیمبو کا لگا لیجے گا کافی پھول لگا لیجیے گا گلاب کا گیندا کا پھول لگا لیجیے گا یہی سب نا
ہاں پھول تو لگائیں گے ہی اور کافی پیڑ پودے لگانا ہے نمبو کا ہو گیا مارتی اچھا کا ہو گیا
ہاں اور
اور
ٹماٹر کا بھی لگا لیجے گا
ٹماٹر کا بھی لگ سکتا ہے
ناریل کا لگا لیجے گا
نہیں چھت پہ تو ناریل کا پیڑ ا سمبھو ہے نا
ارے تو ناریل کا پیڑ تو آپ مطلب کہ ایک کونا سے بھی لگا سکتے کوئی وہ بڑا جاڑی گ ن تھوڑی ہوتا ہے وہ تو ایک دم لمبا ہوتا ہے
تو اس کے مطب مطلب وہ لیکن وہ چھت پہ تھوڑی نہا ہوگا
ارے تو مطلب کہ جب بڑا ہو جائے گا گملہ میں اس کو کاٹ کر گملہ کو اس کو بعد مٹی میں لگا دیجیے گا کہی
ہاں ایسا ہو سکتا ہے ہاں کیا جائے گا ایے
ہاں کہجیے گا ہی صحیح رہے گا
ہوں
اور پیڑ پودے کو چھت پہ کیا کیجیے گا اس کے پتا میں چھوٹا چھوٹا بتی لگا دیجیے گا
ہاں وہ تو ہے
ہاں وہ تو ہے چلے بھائی جان ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کافی دن بعد بات ہوئی تھی بات کرنے کے لیے بہت رص اللہ حافظ بھائی جان اللہ حافظ
اللہلہ